آپ متو بزی ہ
نہیں نہیں
اچھا ٹھیک
اس لیے میں نے اٹھایا نا بس کیا بول رہی تھی آپ
میں تو بھول ہی گئی اب
یہی نا جوائنٹ فیملی کا یہی کچھ
ہوں میں نے کہاں جوائنٹ فیملی پھر بھی اچھا ہے
ہاں
ل پاتے ہیں میری پفری کزن بھی کہہی وہ سیری بہن وہ کہہ رہی ہے ا ایک تو یہ تو اچھا نہیں ہے آپ کو بھی ہے نکل ہی نہیں پاتے ہیں
ہاں پھر بند ہوتا ہے انسان
اچھا ہے تو ایک سائڈ سے اچھا نہیں ہے
سچ میں ہاں دونوں سائڈ سے اچھا ہونا چاہیے
ہاں ہاں آج تو بڈ بہت اچھا جی وہ اگلے جو ہوتا ہے تھا ساس وہو آج تو ہوتے ہیں فرینڈس ساس اور یہ کیا کہتے ہیں ب
ہاں
آج کہاں ہوتا ہے وہ
آج بونڈ خود بنتا ہے
ہاں ہاں خود ہونا چاہے اصل میں انسان اچھا
ف ہاں حساب کےے ساتھ اچھا رہتا ہے انسان
ہاں
اور ہسبینڈ اچھا رہنا چاہیے بس باقی
ہاں ہاں وہ کہ تھا مجھے اب گھر جایا کرو بیچ بیچ میں مہینے میں ایک بہر لیکن صبحچ جاؤ شام کو آ واپس میں نے کہ کیا بولتے ہیں ہو آپ مجھے میرےا اپنے ماں باپ تو نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے آپ میں کہہ رہی ہوں کبھی کبھار آپ آنا میرے ساتھ وہ کہہ رہے میں کس کو چھوڑ گا ماں باپ میں نے بولا ہم جہاں آتے ہیں بھائی ماں باپ چھوڑ کے تو وہ نہیں ہے وہ مسئلہ نہیں ہے وہ کہتا نہیں ویسے نہیں جاتا ہے ہاں لیکن وہ بھی اچھا رہتا ہوتا ہے وہ روز روز گھر آنا وہ اچھا نہیں اس سے عزت نہیں رہتی ہے آیں جی ہ وہ مجھے کہتا میں نے کہا مجھے بس فیئر کی ضرورت بھی نہیں ہے میں چل کے آؤں گی مذاق میں اس کو کہتی ہس رہا اور میں ن جانے دوں گا ہمیں کون ہے گھر میں میں ماں اور بابا ہے گھر میں تو وہ کہاں اکیلے رہیں گے
اچھا ٹھیک ہے
یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں مجھے ہاں ہاں بولو
میں نے بولا میری فرینڈ کو بھی ہے نا اسی میں یہ کیا نا یہی کاریا نا تو اس کو آ اس کو بھی نہیں آتی ہے ٹاسکز بچاری کو لیکن وہ ریسیور بھی نہیں بنتی اس کو میں نے ہزار برس سمجھا مرین کرو میں دیہ نے بھی میسیج کی کرو لیکن وہ بیٹھی ہے میں نے اس کو بلا کر فی الحال کے لیے اور اس کو ریسٹ بھی ہے وہ ہم سے زیادہ ٹاسکز کر سکتی ہے
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک وہک اگر ا ب بھی بنے گی وہ کیوں نہیں بنتی ہے اس کو کیا ہو گیا پھر بھی یہ پیسے آتے نا اکاؤنٹ میں آپ کا آئی کچھ پیمنٹ آپ کا آئی کچھ پیمنٹ
ابھی نہیں آئی نا
اچھا ابھی نہیں آئے گی آپ وہاں پیمنٹ پہ جاتی ہو
مجھے ابھی اکاؤنٹ کہاں کھولا ہے میں نے
وہ توف پھر کیا دیا ہے
نہیں میں پاپا کا یو پی آئی دوں گی اس کو تو پھر اسی کو آئیں گے پیسے
اچھا ٹھیک آپ کو دیکھنا تھا نا جہاں پر یہ ہوتا ہے نا پیمنٹ آ کو کلک کرنا تھا اس پر لیکن آپ کو مطلب آپ پہلے آپ دیکھنا آئی متن ہوگی کچھ پہلے آتے ہیں ٹو روپیز
وہاں پہ دکھا تھا ہے وہ سیدھے
شاید آتا ہے آپ لیکن آپ نے ابھی فائیو و ٹسک کیے ہیں نا وہاں سے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ رسیور بنتی ہو نا وہ پیسے متنے آئے ہوں گے آپ ٹرائی کرنا بعد میں پاپا ہوگا نا آپ خدا کے حوالے کام پر
ہاں ہاں کام پہ ہے وہ بھی
ہم کو پھر آپ کرنا پ رائی کرنا پیمنٹ پہ ٹھیک ہے آپ کو اپنے ہی نمبر پہ چلتا ہے نا
ہاں ہاں
ہاں آپ ابھی دیکھنا پیمنٹ پہ یہ یہ کلک کرنا آپ
ہاں میں کروں گی
اوپر ہے نا پیمر دیک گ ہوئے آپ کو پتا ہے کہاں پر ہاں اس پہ آپ کلک کرنا تو دیکھنا لیکن آپ کو کچھ مسئلہ ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے بعد میں لیکن واٹس اپ کرنا ٹھیک ہے
ہاں میں آپ کو کروں گی واٹس ایپ پہ
ٹھیک تو وہاں سے بھی کر سکتی ہوں پھر آئے گی پیمنٹ
ہاں ہاں میں کروں گی نا بعد میں ٹرائی
اور بتا ہوئی بارش بند وہاں سے
یہاں سے نہیں ہے اس ٹائم بارش
یہاں پہ یہاں یہاں سے پھر سے اسٹارٹ ہوئی دیکھو میں دیکھ رہی ہوں کھڑکی
اور صبح تھا بارش بہت تو اس ٹائم نہیں ہے
ج اس ٹائم پڑھ رہی ہے یہاں سے بہت
اچھا ٹھیک ہے لیکن یہاں سے اوبر ہے خطرناک
ہوں مجھے ماسی کر رہی تھی کال بول رہی تھی آ جاؤ دو تین دن کے لیے
جاؤ کرو یہ پھر نہیں ملتے یہ دن کرو ایش
ابماں بول رہی ہے کل جاؤ تو دیکھوں گی میں اب کیا رہے گا
اچھا ٹھیک جاؤ پھر نہیں یہ دن آتے ہیں
ہاں اور کزنس بھی فون کرتے ہے آ جاؤ ب چس میں بول رہی ہوں میں وہاں جاؤں یا یہاں جاؤں
دو تین دن جاؤ وہاں پر دو تین دن جاؤ وہاں پر
ہوں
آپ کو پتا کیا ہوتا ہے مسئلہ اگر ایک جگہ جاتے ہیں پھر اٹ جے ہیں باقی ساب وہاں تو گئی یہاں کیوں نہیں آئی وہاں تو گئی یہاں مجھے بھی ہوتا تھا نا ایسے ہی
ہاں ہاں
میں پاؤ پورا زیادہ جاتی تھی میں ایک ایک مہ مہین ہاں میں زیادہ جاتی تھی اپ نہیں جاتتی اب مجھے بہت ٹائم ہو میں نہیں جاتا جب اس کی بائے کی شادی تھی نا میں اس دن گئی ہوں اس دن میں رہ گئی لگ بھگ ہاں لگ بھگ دس بیس دن رہ گئی تو پھر آئی گھر
اچھا ٹھیک نہیں اب اپنا اپنا کام ہوتا اب کہاں ٹائم ملتا ہے سارے بزی ہوتے ہیں اپنے کام
مہینے میں بیٹھ تھی وہاں پر میں رہتی تھی جب دو کزن کی شادی ہو گئی نا
ہوں
میں بیٹھتی تھی ہمیں مزہ آتا تھا لیکن میں کرہوں نا ہمیں مزہ آتا ہے ب وہ آتی تھی یہاں میں جاتی تھی وہاں مزہ آتا تھا
اچھا ٹھیک ٹھیک اور بتاؤ
بس شکر اللہ کا آپ ہی سنا کچھ میں نے تو اتنا سارا آپ کو سنایا اچھا بایا کیا کر رہا ہے وہ آپ سے چھوٹا ہے
ہاں مجھ سے چھوٹا ہے پڑھتا ہے وہ الیونتھ پڑھتا ہے اونتھ
اچھا چھوٹا ہے بیچارا ابھی
ہاں چھوٹ ہے مجھ سے
اچھا ٹھیک
ہاں ہوں
اور
اور کیا اور کیا خاص کچھ نہیں ہے ابھی خاص تم بولو
میں نے تو اتنا کچھ بولا
ہ
اب مجھے ٹینشن مجھے میں کہہ رہی ہوں آپ آپ کو بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو وہاں سے بھی ہونی چاہیے کال آپ کو اس کے پیسے آئیں گے یہ وہ نئی مسئلہ ہے لیکن وہاں سے بھی ہونا چاہیے آپ کو مجھے سب آپ کو فو آپ کو پتہ یہ فائیو ٹاسکس آتے ہیں نا پھر اور آتے ہیں خود ہی فائی ٹاسکس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہاں آپ کو کیا ہو گیا ہے
بولو یہ پیمنٹ کتنے دن بعد آتی ہے
پہلے آتے ہیں ٹو روپیز ویریفیکیشن کے لیے
ہاں
پھر رہتا ہے اگر آپ کی بات ٹھیک ہوگی کچھ خراب وراب نہیں ہوگی تو پھر آپ کی پہلے پیسے رہتے ہیں پروسیس میں لیکن وہ سمجھ لینا آپ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی کسی کو آتے ہزار کسی کو آتے ہے بارہ سو کسی کو آتے ہے تیرہ سو جس کی کال ٹھیک ہوگی بات بات شور وور کچھ نہیں ٹھیک ہوگی سار یہ بات میری سمجھ میں اسی حساب سے پیمنٹ آتی ہے اس کو دو تین بار آتی ہے
ہوں
اگر پہلے آئے گی نا پھر آئے گی آپ کو وہ اکاؤنٹ میں پہلے رہے گی آپ کو کو پروسیس میں لیکن آپ سمجھ لینا آپ کو آئی وہ پھر دو تین دن کے بعد آپ کو وہ اکاؤنٹ میں آئیں گے جمع ہوں گے پھر آپ کو پھر سے میں نے کیا ہی نہیں ے پھر سے کرنا ہے کے لیے دو تین دن کے بعد پھر آئیں گے آپ اور پسے
اچھا
وہ بھی رہتے ہیں پہلے پروسیس میں پھر وہ بھی آئے گا آپ کو اکاؤنٹ میں اس کو ایسے ہی آتے ہیں
اچھا ٹھیک لیکن یہ چار منتھس تک ہی ہے یہ ہے نا یہ کام
پتا نہیں ابھی کام کتنے تک ہے تو جب تک ہے تو تب تک کریں گے آپ کو کچھ مسئلہ ہو گیا آپ کو مت وہاں سے ہوتا یہ کھ ختم ہو گیا آپ کو فائی بھی ہوئے نا
ہاں
وہی مسئلہ ہے نا آپ نے ریفریش کتنی بار کیا
پانچ چھ بار کیا میں دن بار دو تین بار کرتی ہوں
آپ کو پتا ہے آپ کیا کرنا آپ آپ آپ کو پتا ہے نا آپ نے کیا کیا دیا ہے اس کو
ہوں ہوں
مطلب فارم جا فل کیا
ہاں ہاں م دیہ نے کیا نا مدیہ کے سامنے ہی کیا
اچھا ٹھیک اچھا آپ کو پتا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اب کرنا ہے یہ نا پہلے یہ ان انسٹال کرنا ہے ایپ
ہاں
پھر سے آپ پھر یہ کرو گی انسٹال آپ کو آیا میری بات سمجھ میں اس سے بھی مت آئے گا کسی کو وہ بھی ہوتا ہے وہ وہ مسئلہ بھی ہوتا ہے پھر آپ دو گ ن خود ہی اس کا اپنا سارا کچھ جو آپ کو آپ نے دیا ہوگا فارم جو فل کیا ہوگا تو ہاں وہ پھر مت ٹھیک ہوگا اس کا بھی کچھ ایشو ہوتا ہے لیکن آپ کو تو زیادہ ہے آپ نے فائی بھی کی ہے تم مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے
مجھے خود نہیں آ رہا ہے خود کا سمجھ
مت یہ نے کیا بولا
اس نے بولا یہ اس نے بولا تھا کسی کزن کو تو اس نے بولا تھا اس کو اس کو بولو کرو تھوڑا سا ویٹ تو آئیں گی دس پندرہ دن کے بعد آتی ہیں یہ سرور کا کچھ پرابلم ہے
اچھا ٹھیک آپ نے کب کھولا یہ ایپ
میں نے مجھے دس پندرہ دن ہوئے دس دن
تو اتنا کہاں ہوتا اس کو میں نے آپ کو پتا ہے میں نے پرسو کھولا یہ پھر مجھے س ٹاسکس نہیں آئے پھر پانچ چھ دن لیکن ہاں شاید پانچ چھ دن ہو گئے تو پھر میں نے اس کو کال کیا میں نے کہا مجھے تو آئی ن یہ کام تو اس نے بولا آپ ریفریش کرو میں نے دو تین بار کیا ریفریش رفریش صبح بھی کیا دوپہر کو بھی کیا شام کو پھر کل شام کو میں نے پھر سے ریفریش کیا پھر مجھے ٹاسکز آئے
اچھا ٹھیک ٹھیک مجھے لگتا ہے ٹائم ہو گیا
ہاں ہاں ہوگی
آپ کرو کٹ پھر شام کو میں کروں گی میسج اب دو ہی ہے ہمیں ہے نا
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ مجھے واٹسپ لے کے کرو آپ دیکھو
ہاں ٹھیک